وعلیکم اللام و علیکم
ج
اور بتاؤ کیسے
الحمدلہ شکر ہے م
آواز سھی میں آ رہی ہے
اللہ اللہ کا شکر ہے پر دگار کا گرم ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہے
میں تو ٹھیک ہوں باقی سیکھ
ٹھیک بھی ہوں نہیں نہیں ب و کرا
بس زندگی دی اللہ نے کا شکر ادا کرتےیں
ہاں وہ ج ہال میں رکھے لیکن اس طریقے سے حال کو بےحال نہ کرے اس چیز کی سے درخواست رہتی ہے میری کہ آپ کے ساتھ تو بے انصافی نا انصافی کسی طریقے کے مسئلے مسائل ہوتے تو
دیکھو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نہ مجھے لگا تھا کہ سامنے والا پرسن ٹھیک ہو جائے گا آج کی ٹریجڈی بتاتی ہے چھوٹالے بھائی کی ساس طبیعت بہ س ہے سر تو اس کی وائف یہ لوگ تو اسی لے آئے نا اس کی بیٹی آئی ہوئی تھی بیٹی لائق دو تین دن س تھی لیکن اس کی اب وہ پک نہیں پا رہی چھوٹی ہے تو آج چھوڑنے جا رہا تھا تو میں نہیں دیکھنے گئی ہ اس بیچ کی میری طبیعت خراب تھی اسٹیچز لگے تھے میں نہیں جا پائی تو میں نے کہا کہ شام ت جا رہا ہو تو مجھے بھی لیےتے چلو شام تک ت ریٹرن آ جاؤ پوچھا سب ٹھیک ہے میں نے جب پوچھا تو کہہ رہا ہیں مجھے بھی چلنا تھا لیکن آج کا کام لگا ہے میں نے جڑی میں کل چلے اس کی بیٹی بھی آج رات سے گائریا ہو گیا وہ رک نہیں رہی جب چھوٹی بچی ماں کے بغیر نہیں رکے گی تو اس نے کہا کہ بھائی آج ملنا م رکنا مشکل ہے آج جانا ضروری ہے ویسے بھی ایک دو دن بعد ہم ٹکٹ کروا لیں گے تو ریٹرن بھی لوٹنا ہے تو میں نے جب وہ چلا گیا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ایٹ لیسٹ آپ کا کام آج لگا ہے اور وہ فور ویلر کر کے جا رہا ہے خالی گاڑی جا رہی ہو شام کو ریٹرن بتاائے گا میرے کو تو چلے جانے کا میں یہ دیکھاتی ہوں کہ جب آپ کو جس دن چلنا ہو کہ رات چلیے گا تو کہہ رہا ہے تم اکیلے جھنڈا پھہرانا چاہتی ہو تم اکیلے دیکھنا چاہتی ہو یا تاکہ تم اچھی بن جاؤ لوگوں نظر میں دیوی بن جاؤں اور میں برا بن جاؤں میں نے آرگوومینٹ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا مطلب
نہیں بی سک
کہ یہ آدمی کبھی نہیں سدرے گا اور مجھے ریئلائز ہو گیا اس دن جب تم سے بات ہوئی تھی نا میں تم سے جب ڈسکس کر رہی تھی اپنی پرائیویٹ باتیں تو جب آ گئے تھے نا تو اس کے بعد میں میں لی تھی آ کےا پھر ڈسکس کرنے ل مطلب ہمارے اس لڑائی ہاںاں ہمارے اس لڑائی کے ذریے سے بچوں پر خراب اثر پڑتا ہے اس دن مجھے دو باتیں بہت ت نے سے کرھی نہیں ہاں کہنے ل کہ اگر میری چوٹ مطلب میری مار اگر ایک طرح سے بھی اور بڑھ جاتی تو تم شاید نہ کر سکا واقعی ہے جس سری کا ان نے م پٹا تھا ہم دباؤ اور آ جاتا کیونکہ میرا جو اوپر کا پورشن تھا نا سب کے اوپر کبھی پانی والا غبارہ دکھایا بھرا رہتا پانی ویسا ہو گیا تھا پورا اپر اور آگے تو بلڈ نکل آیا تھوڑ اسٹیچز رتے
ہاں
سراس ا کریر تو دبؤ پڑ جاتا توتا نہیں اور جس طرح سے بیماری چل رہے تھڑی تو میں ب لوں وہ باتیں پ مے ملے نا تو میں نے کہا میرے دل میں سوال تھا میں نے کہ ہماری شادی کو سولہ سال ہو گئے اٹھارہ سال ہو اب بھی آپنی سائڈ سے اسن بات میں کیوں آئے تھے آپ نےنے وہ فرسٹ تھا لیکن آقری مطلب فرسٹ تھا لاسٹ میں میں نے بولے مجھے بہت ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا میں نے کچھ زیادہ ہی اس دن کر دیا تھا مجھ نہیں کرنا چاہیے اب ہمارے کرو وعدہ کرو لڑائی میں میں نے شوات تو آپ ت میرا دماغ کاب پہلے جسا رہا پہلے نہ بہت کام آئی بہت کام آئ کام کا مطلب ہے میں بہت ڈر ت اگر میرے سامنے کوئی گالی دے لیتا تھا تو میں رونے لگی تھی میں جس طرح کی پرورش میری چھوٹی بہت انوں نے کبھی بے سے بات نہیں کی اور جب میری شادی ہو کہ ہم ان کی فیملی میں گئی نہ سب گڑی میں جب گاڑی سنتی تھی تو میرے ہاتھ پٹٹرا نہیں پہلی بار ستی میں مھے مارا تھا مب مجھے لگ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو گیا پالا گیا کر ج
ہاں جی آواز آئی ہے ہلو
پانی یار میں کہانی بک رہی ہوں اور تم سن نہیں پا رہے ہو
نہیں بیچ میں ساری بات سن رہا ہوں ابھی بیچ میں یادہ لگے گی تو بھی بولا ان سے اتنا کچھ ہو گیا آپ نہیں سمجھ پائیں گے
لیکن ابھی سے نیا ہو اب مرنے میں کہانی بتائی کیا ہوا
تو پ جال دیائے نہیں چائے جال دیائے نہیں چائے
نہیں نہیں کااں میں تو گس
چلا گیا
ہوں مسٹ سماری بدبے
ہوا
ارے بہک آواز آ رہی ہے
ابھی ن کیا ن کیا
یہ نہیں آنی چاہیے اچھا جو آئی ہےبھی ہ تمہاری آواز بہت زیادہ دب رہی ہے پکا کال رہی ج
نہیں یار ایسی بات نہیں ہے ایسی کیا بات ہے بناؤ ذرا ہم ابھی دوا س آاز کو اٹھاتے اصل میں میں گے کی تیاری کرتا ہوں
تس کیوں کال کر رہے ہو
نہیں نہیں پھر آپ کی کور کو کمپلیٹ کریں گے اور بتائیں تو تو مگ آپ
اگر ابھی ہو گئی تو ہوں گی اس کے بعد میں خود کا کالنگ کرنے لگوں گی کیونکہ ڈاٹا آ گیا تھا ستر کالنگ میری بچی ہی کرنے کےے ٹچ بھی نہیں کیا میں نے
ٹھیک ہے
پانچ کال کر لو
ہاںھ
نہیں ہو پائیں گی کیا
ہاں بڑے پیار سے رہیں گے کیوں نہیں ان کی
پانچ کیوں پتا ہے ساریا کو اور آ گیا ٹسک ساریا کو اور آ گیا تیس سے چالیس ہو گیا اس کا
ہاں اور بتاؤ سنا ڈالو کچھ اپنی آپ بھی تھی
کسے رہ
تمہیں کیا لگتا ہے اپنے اکارڈنگ اپنا ایکسپیرئنس بتاؤ سیلف ایکسپیرنس بتاؤ
سیفپرینس لو چ تواہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تو آزادی کسی طریقے سے مل
ہوں
یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو بالکل یہ کہتا نا کہ بیسااکھی کا بنا رکھا بیسااکھی اسش کے س چل وہ ہسار چلو
کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں ایک عورت کو مجھے نہیں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے
ایک عورت کو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھا دینا چاہیے
کیسے کس ٹائپ آگے؟
جیسے کہ اگر بولا جائے سمجھا جائے
آ بچھی آ رہی ہے تماری آواز ای سے کرو کالجا نہیں گڑبڑ یہ ہو گئی تو فٹاخ دوں گی تو کو میں
ارے بپ یہی تو چاہتا ہوں میں
اب بتاؤ یہ کال جائے گی اسکرپشن کہیں تمہارے دوستوں کے پاس چلی گئی واہ واہ واہ واہ ببو مزہ آ جائے گی واہ دونوں مل کے یہ کھچڑی پکا رہے
یہاں کی اسٹیٹ وہاں ہے وہاں کی اسٹیٹ ہے
یہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں تمہیں پت ہے
ہوں ج
ایکسپریئنس بتاؤ ایسی کنڈیشن جن میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہی گی میری ایک فرینڈ ہے ابھی بتایا نہیں تھا میں نے نئی بنی ہے نام نہیں لوں گی اس ایریا کا کیونکہ ہم نہیں بول سکتے لے سکتے تو وہ تو سھے سیدھے کہہ رہی ہے ریورس لے لو ختم کروں نکلو باہر ہمیں کیا لگ رہا ہے میں بالکل آواز نہیں آ رہی نہیں آ رہی ہے
آپ ہیلو آواز آ رہی ہے ہلو آپ کے
اب اب آئی ابھائی ابھائی
ہاں جی ہاں ج اب آ رہی نا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ایک عورت ہی عورت کو ایک یہ یہ وہ دے رہی ہے کہ
ہاں
ب ڈاؤن ڈ جائے بیک ڈاؤن کر دیا جائے تو وہ اپنے امائش کے ط کیتور کو سمجھ سکتی ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عت سمجھ سکتی ہے مردات نہیں سمجھ پاتا لیکن اچھی جگہ پر مرضات سمجھتا ہے عت عورت کا بھلا نہیں برے میں بھی ہو جاتی ہے
میں نے جہاں تک ایکسپیرئنس کیا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ من زیادہ بہتر سجیشن دے سکتا ہے دیک عورت اسی اسی دور سے گزری ہے وہول لڑکی بھی اس د اس نے وہی جو ہوتا ہے ایک عورت کے ساتھ پیڑا ہوتی ہے جو اس کے ساتھ بتا اس نے بہت کچھ اپنے لائف میں دیکھا اس کا ہسبینڈ ابھی نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے اپنی زندگی میں اس نے بہت اسٹرگل کیا بہت تو وہ اپنا ایکسپیرئنس میرے ساتھ شیئر کر رہی کہ وہ انسان کبھی نہیں سدھرتا نہ تم سدھارنے کی کوشش کرو کوشش کرو اس رشتے سے باہر نکلنے کی رہی بات فائنینشلی تو جب ایک عورت باہر نکلتی ہے تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے مطلب اسٹیبل ہو جاتی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا اسٹیبل تمہارے پاس گھر تھا چھت تھی تمہارے پاس سب سے بڑی جو تمہیں سسرال سے ملی تھی رہنے کے لیے چھت ہے تو یار روزی رو دو روٹی بھی انسان کھا سکتا ہے نا